ہاں
ٹھیک ہاں میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہو
کیا کام ہے بتاو
کیا کر رہی ہو ہاں کیا میں نے برتن اچھا مووی دیکھ رہی ہو
ہم فون پے دیکھ رے ہیں
اچھا اچھا کس کی فو مما کے مما نے لایا فون فیر
نہ نہ ابرار کے فون پے اس کا فون گھر پے ہے نہ
اچھا اچھا اور بتاؤ ٹھیک ہو ہاں میں نے ٹماٹر رکھے ہیں انڈکشن پے تو اور جاڑو لگایا اور برتن بھی دھوئے تو اب میں کرتی ہوں آپ کے ساتھ بات اور بولو کچھ کام
گئی
نہیں ابھی نہیں گئی وہ ابھی آئی نا اب کہاں گئی جائے گی شام اور جائے
اچھا ٹھیک اس نے کیا ہوگا گھر میں کام قاتم تو
ہاں امی جلدی کرتی ہے ہماری طرح مت کرتی ہے کام جلدی جلدی کرتی ہے
جلدی کرتی ہے تمہارے گر میں کتنے کام تبلے ہیں جس میں سون ڈالتے ہیں
ہیو
بولو تم
مجھے کیا پا تا میں اوپر رکھی تھی
گیلا چار ہے
ہاں
گلاس چار ہی ہے
کلاس نہیں ہے کاؤلی ہے کاولی ٹوری ہے
اچھا
اور ہاں اور کیا کر رہے ہے وہاں کون ہے
میں ڈیڈی بیٹھو ہے اور شاید
اچھا اس آپ اس کے سامنے بات کر رہیے ڈیڈی کے سامنے
اچھا یے مت بولتا ہے آپ پاگل مت ہو گئی
نہ نہ یے نہیں بولتا ہے تو بولے گا نہیں یے سانتا ہے بٹ اس کو پتا ہی کیا کر
ہاں بھی
تو
ابرار بھی آ گئے
اچھا وہ اے
اور کیا تم بولو
ہم تو بولو چپ گا رہا پھر ہمارے
آ یے یے بکواس کرتے کو کر کرتا ہے
ہاں ان کو آتا ہے بکواس کر نا
ہاں یے بہت چلا تا یے ابرار
اچھا گلہ تو بہت بڑا ہے
ہاں اس کا گلہ بہت بڑا ہے
اور
ہاں ہم نے کھانا بنایا رشہ بنایا گشتہ بنایا کباب بنایا
ہاں میں رستہ کباب گشتاب
پھر اس کوو بھی
یہ پاگل یہ ٹھنڈا پانی ڈالتا ہے
پھر اچھا نہیں لگتا ورنہ تو اتنا گرم ہے
ٹھنڈا پانی سے انسان کو الرجی ہوتی ہ
نکالتے ہیں پھر ایسی ہی کچھ کھجلی آ رہی ہے
پھر کھجلی آتی ہے
کیا کام کر تا ہے
و ہ ناوہ نہیں کرتی ہے وہ اس
کچھو نہیں کوئی یہاں کے سر پہلے پھر بولنا وہ تمہاری کال وہ اس کی کال آپس میں ہو جائے گی تو بہت فائدہ ہوگا
وہ نہیں اٹھا مجھے تو یہ بی کال بھی نہیں ہوتی ہے ایڈ
سچ میں
ہوں فون کنا چارنج تھوڑا بہت یا اس کو ہاں اس کو کیا کیا کیا ہی کریں کہ
ہ یہ ڈالتے ہیں نا لوگ اس میں کچرا
ہاں کیا اصل میں جانا تو ھولنے نہانے مزہ ہی ہوتا ز وہ ٹماٹر کو سیٹی نہیںتی ہو
ہاں پھر جلدی ہوتی نا تیار اس سے ٹائم لگ جاتا ہے
اس کو بولو ڈارلی کو مجھے نہیں ہوا آن
فرضاں ہویا اس کو بولو وہ بولے گا پھر کیا کرنا ہے مجھے کیا پتا
میں نے ان کو میسج کی وہ بول رہے ہیں خبر کیا کیا بول رہے ہیں پتا نہیں چلتا ہے
وہ بولتا ہے اے وہ بولتا ہے یہاں پہ ایج گارڈن نے شراخ ماری
ہاں ہاں س نہیں رات
ہاں آپ شام کو دوسر ن آئے ہوگا
کیوں
آپ ا بشیر کا اپنا کچھ نہیں ہاں یہ پؤ گ لو
کہاں جاؤ گے کہاں جاؤ گے وہ بھاگ رہے تھے
سچ تم چ یتی ج
اور
کیا کریں گے بے چوریا آپ بچہ یہ کیا ہے اب ان لوگوں کو
ہاں جو ب ل ہے ان جڑ میں یہ ب
فارم لگے
نہ میں آند رہوں گی
بولنا س ل نہیں نہیں پھر ا بو ب کر کونا ہو اور کبھی بھی پہن
ہاں اس نے مجھے بولا میںنے لگا اور کیا پتاہ نہیں کہاں وہ رہ جائیں گے گھومے کہیں پہ
اچھا اچھا
ہاں
تم بھی جاؤ
ارے نہ مجھے کام ہے گھر جن ہو نہ ہو ناں آج کا اموشنل ہاں اس کو ہو گا ہی فرق شانی کو ہو گا ہی فرق
پال کی رہے گی کیا آپ کو دماغ نہیں ہے اردو میں اردو میں بات کرو اردو میں تاری ہاں اس نے وہ بنے اس کو ہ
اچھا اچھا اچھا
ہاں
اب کال کر رہی ہے پتہ نہیں اس کو کیا پرابلم ہے
اور
دو لکھ ہے سو رکھ ہے تم کال کٹ کرو ہاں ابھی ہمیں سات منٹ ہو گیا ہے آٹھ اپنا اور دس ہاں اور نہیں اور کچھ نہیں تم بولو کچھ
میں کیا بولوں بہت ابھی تو کچھ نہیں ہے بس
ہاں ہاں ہوگئی
مجھے جتنی ہوگی نہ ساحل کونا ابرار کونا رحنا کو ہاں مریض اس کو ایک پیسہ بھی نہیں آیا ابھی کون سا پیسہ نہ نہ وہ پروسیسنگ میں ہے تم نے دیکھا میرے باپ کا یہ ہیئر اسٹائل کتنا اچھا ہے
س ٹھمکا کیا ہے ناں
اس نے ٹھمکا کیا ہے ناں
تم سے پیار کرک کے تم سے پیار کر کے پیار کر کے دل چرا لیا اور کیا بولوں میں تمہیں سنا رہی ہوں ناں یہاں سے
کسی جگہ ایک تو نہیں گیا ابھی
یہ نہیں جاہے بولنے میں آتا ہے ہم جائیں گے کہاں جائیں گے دریا میں
ہاں
ھمم اور نہیں تو کیا حل ھمم تم بولو کچھ ابھی کتنا ٹائم ہے ابھی ٹائم ہی ٹائم ہے ہمیں بات کرنے کا
وہ سجاتا نہیں اٹھاتی ہے اس کو پتہ نہیں کیا بیماری ہے کول اوٹ کرنا ہے ہمیں دس منٹ ہو گئے ہمیں دس منٹ ہو گئے با ت کرتے کرتے میں واپس کروں گی یہاں سے